السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تو بھائی جان کیسے ہو آپ
جی بھائی جان الحمد للہ میں خیریت سے ہوں اور آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں تو آپ کے گھر پہ سبھی کیسے کہ امی ابو بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں اور آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں بھائی جان سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے سبھی ٹھیک ہے بہن بھی ٹھیک ہے گھر والے بھی سبھی ٹھیک ہے تو بھائی جان آپ نے کھانا کھانا کچھ چائے وائے پی لی
جی الحمد للہ میں ابھی چائے پی کہ ہی بیٹھا تھا اور آپ کی یاد آئی تو میں نے کہا آپ سے کچھ گفتگو کر لیں
چلو بھائی بہت اچھا کیا آپ نے تو بھائی جان میں بیٹھا ہی تھا تو آج کل باہر کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اس کا کارن تو میں پولوشن ہی ہے نا تو آج میں پولوشن یعنی آلودگی کے بارے میں ہی بات کروں گا تو پولوشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو صرف ہمارے ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے میرے بھائی تو جب ہوا پانی زمین اور ماحول گندا ہو جاتا ہے تو اسے پولوشن کہتے ہیں بھائی جان یہ مسئلہ دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے اور اگر ہم نے اس پر مل کتا ہو جو نہیں دی نا تو آنے والی نسلوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرے کرنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے
جی آپ نے بہت ہی بہتر فرمایا آلودگی آج کے دور میں سب جگہ پھیل چکی ہے اور یہ ایک فوری توجہ چ آنے والا موضوع بن چکا ہے
ہاں بھائی جان
کیونکہ بھائی جان ہم جیت زمین پر رہتے ہیں جس ہوا میں سانس لیتے ہیں جس پانی کو پیتے ہیں اور جس ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اگر وہی ماحول آلودہ ہو جائے تو انسانی زندگی محفوظ رہنا مشکل ہو جاتی ہے
ہاں بھائی جان تو بھائی جان سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایئر پولوشن پہ تو مطلب کہ ہوا کی آلود یہ بہت ہی بڑی مطلب کہ نقصان ہے ہماراریے تو یہی ہوا کی آلودگی کی بات کرتے ہیں گاڑیوں کا دعواں فیکٹریز کا دعواں اور مط کہ مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے جب بھی داں ہی دواں ہوتا آکسیجن میں پھر یہ آکسیجن بھی گندا ہوتا ہے تو گندا ہوا کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اسھما الرجی اور پھیپڑوں کی بیماریاں بھ جاتی ہے بچے اور بزرگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اب دوسرا بھی مجھے یہاں سے یاد ہے آپ بول کے ہی جاتا ہوں تو واٹ مطلب کہ پانی کی آلوگی یہی پانی کی آلوگی کی بات کرتے ہیں فیکٹریز کا گندا پانی پلاسٹک اور دوسرا کچرا دریاؤں اور جلوں میں ڈال ڈالا جاتا ہے اس سے پانی گندا ہو جاتا ہے تو اور پینے کے قابل نہیں رہتا گندا پانی پینے سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہے پانی مطلب کہ زندگی ہے اسی لیے ہمیں اس کی مطلب کہ حفاظت کرنی چاہیے ہے نا
جی آپ نے دو آلو بتائی مجھے اور باقی آلودگی جیسے زمینی آلودگی بھی ہے اور صوتی آلودگی مطلب نوائز پولیوشن صوتی آلودگی بھی بہت ہو رہی ہے
ہاں تو آپ بتائیے نا اسی نوائز پولوشن پہ میں سننا چاہتا ہوں
جی جی تو جو یہ نوائز پلیوشن ہے سوتی آلودگی جیسے تیز ہارن لاؤڈ اسپیکر مشینوں کی آوازیں کارخانوں کی آوازیں جی ٹریفک کا شور اور انسان کے ذہن اور صحت دونوں کو متاثر کر رہا ہے اس سے
چ
اس سے تناؤ بے خوابی اور کئی مانسک پریشانیاں بھی پیدا ہو رہی ہے
ہاں بھائی جان تو مل کہ پوشن کی بہت سی وجہیں سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے جب درخت کم ہو جاتے ہیں تو صاف ہوا بھی کم ہو جاتی اس کے علاوہ پلاسٹک کا زیادہ استعمال فیکٹر ریز کا دعاں گاڑیوں کی تعداد میں مطلب کہ اضافہ اور لوگوں کی مطلب کہ بیی پر لاپرواہی مطلب کہ بھی پولوشن کا مطلب کہ بڑا مسئلہ ہے
جی جی درست فرمایا آپ نے جی تو انہیں آلودگی کی وجہ سے موسم بھی بدل رہا ہے گرمی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے بارش کا نظام بگڑ رہا ہے گلیشئر پنگھل رہے ہیں اور سمندر کی سطح اونچی ہو رہی ہے
ہاں بھائی جان
جی تو اسی لیے اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ہمارے آنے والی بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے تو پولوشن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کبھی بہت زیادہ گرمی ہو ہے اور کبھی بہت زیادہ بارش گلیشیئر پہ کر رہے ہیں جیسا آپ نے کہا بہت اچھی بات کہ تھی آپ نے ابھی ابھی تو سمندر کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ تمام مطلب کہ تبدیلیاں انسان اور جانوروں دونوں کے لیے خطرہ ہے ہے نا تو اب سوال یہ ہے کہ ہم پولوشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے ہمیں کر مل کی کوور ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے اگر ممکن ہو تو کپڑے یا کاغذ کا بیگ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ پورے پورے سال چلے گا اور وہ زمین میں جلدی سے ڈیکمپوز بھی ہوتا ہے تو گااری کے بجائے استعمال کم کرے اور پیدل چلنے یا سائیکل کا زیادہ استعمال کرے مل کہ جب ہمیں تھوڑا ہی دور جانا ہے ہمیشہ پیدل یا سائیکل کا استعمال کرے تو اسی کی عادت ہمیں ڈالنی ہوگی پانی اور بجلی کو ضائع نہ کرے ہے نا
جی بالکل درست فرمایا اور جیسے اب آپ نے فضائی آلودگی کی بات کی تھی تو ہمارے ایریا میں بھی بہت سارے سیمنٹ کارخانے ہیں تو ہمیں بھی اس سے بہت متاثر ہونا پڑتا ہے اور ہمیں بہت ساری ہمارے یہاں پہ بھی آلودگی پھیلی ہوئی ہے جیسے سیمنٹ کارخانوں سے فضائی آلودگی اور تو واٹر آبی آلودگی بہت زیادہ ہمارے ایریا میں بن چکی ہے
ہاں بائی چان
اور بہت سے افرادوں کو اس کا خامیازہ بھی بکتنا پڑ رہا ہے
ہاں بھجان تو پولوشن صرف مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ سکولوں گھر اور اپنے محلے کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر ہر شخص اپنا عمل چھوٹا سا حصہ ڈالے تو بہت فرق آ سکتا ہے یا رکھے بوند بوند سے دریا بنتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کوششیں کر مطلب کہ کر کے بڑی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ صاف ماحول صحت مند زندگی کی بنیاد ہے اگر ہم آج اپنے ماحول کو خیال رکھیں گے تو کل ہمارے آنے والی نسلیں بھی صاف ہوا صاف پانی اور صاف زمین میں زندگی گزار سکیں گی ہے نا
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
س بائی دا
اور جیسے آپ نے کہا تو زمین ہماری امانت ہے اور اسے ہمیں آنے والی نس کے لیے محفوظ بھی چھوڑنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنے چاہیے اور آلودگی کے خلاف لوگوں کو جاگروک بھی کرنا چاہیے اور ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری نبھائے تو دنیا میں پھر سے دنیا پھر سے صاف ستھری خوبصورت اور صحت مند بن سکتی ہے
ہاں بائیا تو مل پولوشن صرف انسانوں مطلب کو ہی نہیں بلکہ جانوروں پرندوں اور مط کہ پودوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جب دریا ملب کہ اور سمندر گندے ہوتے ہیں تو مطلب کہ مچھلیاں اور دوسری سمندری مخلوق مر جاتی ہے اس طرح جب ہوا گندی ہوتی ہے تو درخت اور پودے بھی مطلب کہ صحت مند نہیں رہتے آج کل پلاسٹک پلوشن سب سے مط کہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے لوگ پلاسٹک کی بوتل شاپ بیگ اور دوسرے کچرے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو یہ پلاسٹک بہت سالوں تک مطلب کہ ختم نہیں ہوتی تو اور زمین اور پانی دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس لیے ہمیں پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے
جی جی بالکل درست فرمایا اپ نے
ہاں بھائی جان
پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہیے اور کیمیکلوں کا بھی استعمال کم کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان
جیسے جیسے آج کل کھیتیوں میں بھی بہت سارے کیمیکلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے اپنے جس کو بھی بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
ہاں بھائی جان
تو انیں چیزوں سے بہت ساری بیماریاں آ جا کینسر جیسی بڑی بیماریاں بھی لوگوں میں پھیل رہی ہے
ہاں بھائی جان تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عام کو بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے مطلب کہ شہروں اور مطلب کہ گاؤں کو صاف رکھے اگر ہر شخص روز صرف ایک اچھی کام کرے جسے کچرا ڈسٹ بن میں ڈالے یا ایک ہی درخت لگائے تو بہت بڑا فرق آ سکتا اسکول میں بھی بچوں کو صفائی اور ماحول کی حفاظت کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے جب بچے چھوٹی عمر سے ہی اچھی عادت مطلب کہ سیکھیں گے تو وہ بڑے عمر میں پھر پر عمل کرتے ہیں تو اس طرح ہم ایک بہتر اور صاف تاکہ مستقبل بنا سکتے ہیں ہے نا
جی بالکل درست فرمایا آپ نے تو ہر تعلیمی اداروں میں بھی آلودگی کی جانکاری دینی چاہیے تاکہ ہر بچہ اس سے متاثر ہو اور آلیدگی کو دور کرنے میں اس کا اہم کردار نبھا سکے
ہاں بھائی جان
جی
ہاں بتائیے بتائیے
بتائیے آپ اور آلودگی اور کن کن چیزوں سے دور کی جا سکتی ہے
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ زمین ہمارا گھر ہے تو ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی مطلب کہ ہم اس سے کیا ہوگا کہ بیماریوں کو دور رکھ سکیں گے ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تو تبھی ہم کم کم بیمار پڑیں گے بیماریاں بہت سی کم پھیلیں گی لائک کہ آئیے کہ سب ہم دونوں مل کر یا سب اور بھی پھر دوسروں کو بھی مل کر عہد کروانی کرواتے ہیں کہ پولوشن کو کم کریں گے درخت لگائیں گے پانی بچائیں گے اور اپنے ماحول کو ہمیشہ صاف رکھیں گے جہاں ہمارا کہ جہاں چاہا وہاں رہا تو اگر ارادہ مضبوط ہو تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے ہے نا تو ہمیں ہم دونوں نے ہم دونوں نے بات کی تو ہمیں چاہے کہ آگے بھی اس بات کو پہنچائے تاکہ ان کو بھی پتا چل سکی وہ بھی پھر ہمارے کام میں تاکہ ہم ہم لوگوں کا ساتھ دیں گے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی پھر ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا ہمارا دنیا بھی صاف رہے گا پھر آگے جا کے بہت بڑی تبدیلی آئے گی
جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور ہم سب عہد کریں گے اور آلودگی کو دور کرنے کی پرامن کوشش کریں گے اور آپ بھی اپ اتنا خیال رکھی ہے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
ہاں بھائی جر اللہ حافظ ابنا بھی خ رکھنا